ہلو ہاں بھائی جان ابلوکمت ہاں وعلیکم السلام بھجن بوولے نا بھجن کیا حال چال
سب کھہ رہے تھے بھ جان اپنا بتائیے نا
اب میرا بھی شوق خیریت تھا کھانا پینا ہوا
جی بھائی جان کھانا پینا ہو گیا آپ کا ہو گیا کھانے پینے
جی بھجن میرا بھی ہو گیا ابھی کھایا نہیں ہے بھجن
او ہم بھی کھائے بھائی جان آج روٹی دودھ کیلا بھجیا کھائے ہیں پھر س جی سلاد کھائے ہیں پھر
ہم کو بھی دودھ کیوں نہیں دیتے بھائی جان ہم کو بھی پینا ہے ک نہیں پیلاتے
میرا تو خود اٹھانا ہے بھائی جان دھ
اچھا آپ کا پاس نہیں ہے کیا بھائی جان
ابھی بچھڑا ہے بھائی جان
ا ویسے بھائی جان آج شہر میں بتائیے نا بقرریید کا کیا حال چال آج تو گئے تھے شہر بھائی جان بہت بھیڑ تھی بھائی جان کلکے کل کیا کسی بن رہا ہے
جی بھائی جان بن رہا ہے چکن بن رہا ہے
اچھا چکن بنے گا بھیا
جی بھیھ جان اور کھانسی بھی بنے گا
آج تو بکارا تھا بھجن بہت زیادہ
جی بہت زیادہ بکار رہا تھا آج بھیڑ بھی کافی تھی
جی بھائی جان آج تو ہم گئے تھے بھائی جان کی جیسے کہ سوئی پہ کافی بھیڑ تھی مے ب کھنسی بھی کتنی تھی قریب بیس تیس کھسی تھی بھائی جان شہر میں
جی بھائی
اوررے بس کھانا پینا تو اپنے سے بنا ہے امیزان بناائیے
جی بھائی جان آج خود سے بناائے ہیں
اور اممی جان نا ب جان لوگ سب کھ رہیے تھے بھائی جان
جی بھائی جان سب لوگ کھریے تھا اپنا بتائیے نا آپ آپ کے ا ابو جان کا
ہاں بھائی جان وہ لوگ بھی کھہریے تھے
اور ادھر موسم کی ادھر موسم م کیسا ہے بھ جان
اب موسم بھائی جان بہت ہا چل رہی ہے بھائی جان بجلی بھی ک رکھ رہی ہے لگ رہا ہے پھر کل جیسے بارش آئے گی
جی
پتا نہیں دیکھیے آپ کی طرف کا موسم کیسا ہے بھائی جان
میرے طرف کا بھی ویسے ہی ہے بجلی کڑک رہی ہے
پر تارا بھی تو ہو گیا
جی بھائی جان مطلب سمباونا کم ہے کہ بارش سے لائٹ ہے کہ نہیں بھ جان ادھر
جی بھائی بجلی تو آ گئی ہم پاور بینک لے لیے تھ بھائی ہم تو پت چلا بجلی آ گئی ہے
جی صحیح کی ہے لیکن کبھی پھر ویسا وقت آئے گا تو
بہت دقت ہوتی ہے بھائی جان ویسے بھی ویسے ہو گیا ہے بھائی جان اور کبھی بھی رہیں گا کوئی دقت نہیں رہے گا کہیں بھی کیا ب جائے
جی بھائی ہم بھی سوچ رہے ہیں ایک لینے کا بھائی
جی بھ جان جائیے گا لے چودہ سو میں بھائی جان بہت اچھا ہو جائے گا بیس ہزار کاک میرا تھوڑا بنیا والا ہے بھ جان تو لیجے گا نا تو چوبیس چوبیس س پڑے گا تویکن چاب لیکن اتنا میں بھی مل رہا تھا اچھا کمپنی کا برانڈیڈ مل رہا تھاے
جی اور بتائیے نا پڑھائی لکھائی کیسا چل رہا ہے
ہاں بھائی جان بہت اچھا چل رہا ہے آج تو نہیں پڑھ پایا بھائی جان لیکن پڑھنا تو پڑے گ بائی جن کوشش کر رہے پڑھائی کرنے کی بھجیا
جی بھ کیجیے کوشش کیجے
ہوں بھائی جان تھوڑا دقت ہو جا رہا ہے بھائی جان پڑھائی کرنے میں سمے نہیں مل رہا
جی اور بتائیے بھائی جان بقرید میں آپ آپ کیا کیا بنائیے گا
لگتا رہا ہے بھائی جان خھسی بنے گی ک صبح اٹھا جائے گا بھائی جان نیند ٹوٹ گئی تو ویسے تو نیند نہیں ٹوٹتی ہے بھائی ج آپ کو بھی پتا ہے کل آپ کا کوچنگ ہے کیا بجہ
نہیںائ بائی جان کال کوچنگ بند
ہوں تو بھائی جان کل گھومنے کا پلان بنایا تھاائے چھوڑی کیا گھومے گا
جی کیا گھومنی ہے
گرمی اتنی رہ رہی ہے کہ گھومنے میں آدمی کو اور دقت ہو رہی ہے پریشانی
پین بھائی جان
اور گھومے گا کہاں بھائیان اور کدھر کچھ گھومنے والا جگہ بھی تو ہونا چ وہی کہ ج ندی کنارے ندی کنارے سے آپ
ہاں ادھر چلا جائے گا پکڑی دےل ادھر
ہاں ادھر چل سکتے بھائی ادھر بولیے گا تو چل سکتے
ہاں تو چلیے گا ادھر ایک مطلب دیکھ دیکھے ہیں ایریا ایک ہے چھیتر ہے بہت مطلب اچھا ہے اس چھیتر کو کافی پیڑ پودے یہاں پ
امی ج نا ابو جان کو نہیں بتائیے گا
نہیںائ نہیں بتائیں گے ویسے اب آج لائبریری گئے تھے کہ آج بھی نہیں گئے
آ سن رہے کہ شہر گئے لن کہ سمجھیے کچھ کارن وس پیسہ برباد ہی ہو گیا
اچھا آج نماز پڑھ گئے تھے کہ نہیں بھ جان
آج گئے تھے بھائی ج
جی ہم بھی گئے تھے کتنے بجے
ب بھائی جان ہاں بائی جان جاتات بارہ بجے کر اور بتائیے بھائی جان بجلی ہے ادھر
جی بھائی جان ادھر تو بجلی ابھی ہے اور آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے آندھی آ جائے گی تو بجلی کٹ اچھا جی
ہوا تو ب رہی ہے بھ جن پر تارا بھی آسمان میں بھ ج
جی جی
چاند نہیں دکھ رہی چاند دھک گیا بد
چاند ڈھک گئی ہے
جی اندھیرا ہو گیا ہے آج جوڑیا
ہاں ای جووریا ہے تو اندھیرا ہو گیا
جاں
اور بتائیے نا بھائی جان ادھر پیڑ پودے لگائے کہ نہیں
ہوں لگائےیا تو ہے بھائی جان کل تو پورا آندھی میں ٹوٹ گیا بھائی جان پیڑ پودا لگائے کا ج ہاں تو جتنا لگا سب ایک آلہ کا پیٹ ٹوٹ گیا بھائی جان پھر باغیچہ میں دو آم کا پیٹ ٹوٹ گیا پھر آج شہر جا رہے آ شہر جا رہے تھے نا بھائی جان تو کتنا تو مطلب کہ پیڑ پورا مطلب کہ گر گیا تھا اھی پہ تار پہ گر کے تار ہی ٹوٹ گیا تھاچ بجلی والا تب ن لائٹ کٹی ہوئی تھی اتنا ادھر تو لائٹ بھی نہیں ہوگی بھائی جان ادھر تو
تک بطر لیا اور پول بھی گر گیا تھا بھائی جان
ا تو پول نہ گرا ہے ماتر بائی جان یہاں پہ تو تار اار پورا ٹوٹ گیا تھا بھائی جان بیچ بیچ میں سے دو چار جگہ مطلب پورا نہیں بھی نا بھائی جان تو وہ شہر والے راستہ میں قریب بیس پڑ گرے ہوں گے تارے پ
اسی کارن سے تو کل پڑھائی نہیں ہو پائی بھ ج نہیں تو کل بھی
ہوں ہے تو تو بھ ج ج بارش آئی تھی تب میرا فون مات سترہ پرسینٹ چارج ہی تھا
جی میرا بھی تھا چوبیس پرسینٹ تھا
پھر بھی تو بھائی جان آب کا رات بھر چل گیا ہما تو دس بجے یہ ختم ہو چکا تھا
ہم جب دیکھیں نا بھائی جن کی آندھی آنے والی ہے تو بیٹری سرور چالو کر دیے تو چل چل گیا تو بھائی جان اسی کے لیے صبح تک چھ پرسینٹ تھا
ا بھائی جان میرا تو مطلب دس پرسینٹ دس بجے ہی ختم ہو گیا تھا بھائی جان اوپر سے ہم انتظار کر رہے تھے کہ آب ہو جائے آندھی ختم ہوگی مطلب اب بجلی آئے گی تو لائٹ لگائیں گے لائٹ میں مطلب چارج میں لگائیں گے بھائیان پر پتہ چلا رات بیتیا جب نیند ٹوٹتی تھی بھائی جان کریب میں توب چھ سات بار نیند ٹوٹی تھی بھائی جان مچھر کے مچھر کاٹ رہی تھی بھائی جان مچھردانی کے اندر مطلب مچھر چلی گئی تھی تو چھ سات بار مطلب کہ نیند ٹوٹ رہی تھی بھائی جان تو بار بار مطلب کہ دقت ہو رہی تھی تو وہی مطلب کہ گئے تو دیکھے بھائی جان تو تھا ویسے جناب کیسے ہے بھائی جان چھوٹے جناب
چھوٹے ج نا کافی اچھے ہیں بھین کافی خیریت ہیں
اور روتے کیوں ہے بھائی جان کوئی یہ بات نہیں سج جب بھی کھیل ہوتا ہے رو دیتے ہیں بھائی جان اب بتائیے
بھ جن آادت ہے گورو نے
مطلب یہ ایسا بات ہوا بھائی جان ہار رہ ہے اب ہارتے بھی بھائی ج جیت بھی جات ہیں اننتم میں پھر بھی رو دیتے
جی بھائی جان آ آج دیکھے لوڈو لوڈو کھیل رہے تھے تو کیسے رونے لگے ہیں
جی بھائی جن ویسے کل ہم بول دی ہے بھائی جن جی بھائی جان ہم اسی طرح بول دیے ان کو کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ بکرعید میں گھومنے جائیں گے تو بیٹھ کے رونے لگے بھائی جان کی ہم بھی چلیں گے اب
ان کا ان کے جو کا کالا ہے وہ وہ بھی ویسے ہی ہے بھائی جن کے ہی طرح بائی
جی بھ جان اور کھانا میں کیا کر رہے بھ جان کانا نہیں کھ رہے بول رہے کہ تم کھاؤ گے امی جن کھائے گی تب ہم کھانا کھائیں گے
جی
پتا نہیں کاائے کرتے ہو بھائی جان
ان کو ان کو ان کو اللہ تعالی ویسے ہی بنا کر دیجئے بھائی جان
ہاں بھائی جان ہم کو کھینچ رہے ہاتھ ابھی بول رہے کہ چلو میرے ساتھ اب بتائیے بہت مطلب بچہ بچے والا اور کس کرتے ہے بھائی جان چھو
جی بھائی جان ویسے آپ کیا کھانا میں کیا کیا بنا لیتے ہیں بھائی جان
ہم تو بھائی جان بنا لیتے ہیں بریانی کباب اس کے بعد بھائی جان دو چار اور کھانا بنا لیتے بھائی جان پر اتنی اچھے سے نہیں بن پاتے بھائی جیسے ہم بھائی جان اب ہم کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہم کو کھانا بنانا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے کیونکہ بھائی جان جب بھی کھانا بناتے ہیں نہ ہم تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بہت لذیذ بنے گا بھائی جان کبھی کبھی تو کھانا ہی کا من نہیں کرے گا ایسا بنتا ہے
مطلب اچھے سے انوبو نہیں ہے بھائی جان نہ
ہاں صحیح بولے بھائی جان کبھی کبھی ایکا دکا ہوتا ہے یہ کافی اچھے با کافی لذیذ لگتا بھائی جان مطلب کہ نہیں بھائی جان تکا نہیں ہوتا ہے وہ بھی مطلب کبھی کبھی ہوتا ہے نا بھائی جان کہ کھانا بناتے ہی گمک آنے لگتا ہے کہ آج بڑھیا بننا ہے بھائی جان آ کھب کبھی کبھی جان بوجھ کے گمکتے ہیں کہ ا بھائی سگ سگندھ آ رہا ہے کہ نہیں تو تبھی نہیں آتا ہے بھائی جان
جی
تو اس دن پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا نہیں بنا پھر بھی اپنا سے کھانا بناتے ہیں تو زبردستی بولنا پڑتا ہے کہ اچھا بنا ہے لذیذ بنا ہے سوادشٹ ہے میری طرف باہر باہر گئے تھے نا بھائی جان سمجے تو ایک دن میگی نا تو اس دن کافی کم میگی تھی ایک ہی چھوٹی پیکٹ والی تھی تو کیا وہ بنائے تو مب مطلب شروع سے ہی گمک آئیائی جائے تو کافی اچھا بناائی جائے کافی اچھا اور اس کے بعد بھائی جان دو بڑی بڑی میکٹ مطلب بنائے تھے میگی والی تو دو ہی پیہ ایک پیاز تھی بھائی جائے ایک ہی پیاز بنا دیے جب پتا چل رہا تھا تو جو میگی ہوتی ہے نا وہ پورا پیلا بھی نہیں ہوئی بھائی جان اس کا رس بھی نہیں ہوا تھا تہ ا زبردست زبردستی سب کو کھلا دیے بھائی جان کے کھاؤ اچھا ہے اچھا
جی بھائی جان چلیے بھائی جان آپ سے باتیں کر کے بہت خوشی ملی بھائی جان اللہ حافظ